السل علیکم و رحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بھائی آپ ٹھیک ہیں
ہاں جی بھائی میںٹو ہوں آپ ٹھیک ہو بھائی جان
جی جی شکر الحمد اللہ آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں ابھی
بھائی بس بیٹھا ہوں اندر گھر میں آرام کر رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہو
بس ابھی بیٹھے ہیں ابھی پائپ سے آیا بارش سے بیگ کے آیا اب آیا اندر اب جاؤں گا باہر پھر کھاؤں گا کھانا
ٹھیک بھائی اچھی بات ہے
آپ بتائیں آپ نے کھانا وانا کھیا کچھ ناشت واشہ فریش ہو گیا
نہیں ابھی نہیں کھایا ہم بعد میں کھائے ہیں ایک گھنٹے کے بعد اب تک آرم کریں گے
جی جی جی ماشاء اللہ ماشء اللہ بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت خوب
اور بتائیں
بس شکر اللہ کا بیٹھے ہیں ابھی آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں
میں ابھی میں بیٹھا ہوں ادھر تھوڑا کام کر رہا تھا گھر میں
بالکل بالکل کیا کام کر رہے تھے ذرا ہم بھی جانے آپ کیا کام کر رہے تھے
میں میں یہ تھوڑا سکول کا تھوڑا کام کر رہا تھا
جی جی بہت خوب تو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ابھی
ہاں جی پڑھ رہا ہوں
کون سی کلاس میں
میں میں کالج جاتا ہوں میں
ہاں تو آپ تو بہت بڑے ہیں پھر ہے نا
ہاں جی بھائی پڑھنا بھی ضروری ہے انسان کے لیے
جی جی جی جی تو کیا شادی وادی کا کیا سوچیں ہیں کچھ پلان آیا ہے دماغ میں
شادی کا ہاں شادی کر کریں گے ایک دو سال اب رہے اپنا کیریئر بنائیں گے پھر شادی کریں گے
ہاں جی بہت ب تو آپ نے کس میں سوچا ہے اپنا کیریئر بنانے کا کون آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے
زندگی کا مقصد زندگی کا یہی مقصد ہے پہلے اپنا گھر بناؤ پھر شاہادی کرو
نہیں یہ تو یہ تو مطلب ہاں یہ گول ہے یہ مقصد ہر کسی کا ہے لیکن آپ کو بننا کیا ہے زندگی میں کچھ آپ تو پڑ رہے ہیں آپ کا کوئی ٹارگیٹ توگا نا ایسے ہی ایسی مطلب پڑھ رہی ہو آپ
ہاں جی بھائی میرا ایک ٹارگیٹ میں ایک اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہوں
بہت خوب بہت تو آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو میں نے یہی سوچا ہاں جی ہر انسان کا اگر زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو بے مقص م زندگی مطلب انسان کی کیا ہے وہ تو ضائع زندگی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی مقصد نہیں تو آپ تو پھر کیا زندگی بتائیں آپ یہ
جی بھائی ٹیچر ایک بہت ہی اچھا چیز ہے زندگی میں ٹیچر معاشرے کو سب سے بڑا اہم فائدہ دیتا ہے
بالکل بالکل بھائی بہت صحیح فرمایا آپ نے تو آپ خدا کرے آپ ٹیچر بنے آپ کی جو مطلب اھایں ہیں آپ کی جو مطلب ڈریمز ہیں سپنے ہیں
جی بھائی
کامیاب ہو وہ پورے ہووں آپ اپنے ماں باپ کا سپنا پورا کرے اپنے بھائی بہن بیوی برچے بٹو بیٹو بڑوں
جی بھائی جان
سب کا مقصد پورا کرے جی جی تو آپ بتائیں مجھے کچھ زندگی کے متشی کے لیے بے روزگاری پہ کچھ بتاؤ مجھے نوکری پہ ملنے کے لیے آپ تو بول رہے ہیں آپ کو ٹیچر بننا ہے لیکن آج کے زمانے میں تو مجھے لگتا ہے بہت ہی مشکل بہت ہی دشوار ہو گیا مطلب آج کل کے گورنمنٹ جاب اوپر سے ہاں تو فورتھ کلاس نہیں مل رہی ہے تو آپ کو اتنا بڑاٹاریٹ کیس ملاپ ٹیچر بنے اتنا کانفیڈینس آپ نے کہاں سے لایا را میں بھی سنوں مجھے بھی آپ کانفڈنس ہے
کانفیڈینس کانفیڈینس اچھا اچھا چاہے اپنی زگی میںانف
جی جی بالکل بالکل تو آپ بتائیں ابھی وہاں کیسا موسم ہے ابھی
موسم موسم ابھی بارش ہو رہا ہے اور تھوڑی سی ٹھنڈی بڑھ گئی ہے تھوڑا موسم میں دن میں بہت گرمی تھی اور آپ کے وہاں کیسا موسم
ہاں جی
آپ کے وہاں کیسا موسم ہے
ہاں جی یہاں بھی بہت ہی بارش پڑ رہی ہے ابھی بہت گیلا ہو گیا میں ہاں جی ابھی میرے سر سے اتنا پانی ٹپک رہا ہے کیا بتاؤں تو میں آپ کو آج اس زندگی کے مقصد کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مگر اگر کوئی مسافر آپ دیکھیں کوئی سفر پر ہے لیکن اسی پتا ہی نہیں ہے اسے جانا کہاں ہے تو کیا وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے
ہاں جی کیا
مطلب اگر مطلب کوئی مسافر سفر نکلا ہے لیکن اسی پہ پتہ نہیں میری منزل کیا ہے تو وہ کبھی سفر پہ اپنے پہنچ سف آپ کو کیا
جب اس کو منزلی نہیں پتا ہے تو پہنچیے کہاں
کیا لگتا ہے آپ کو
کیا نہیں پہنچے گا منزل کچھ ہونی چاہیے نا
ہاں اسی طرح بالکل بالکل بالکل نہیں پہنچے گا لیکن اسی طرح اگر انسان کو زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہو تو وہ صرف ور وقت گزار دیتا ہے اپنی زندگی ضائع کرتا ہے لیکن اصل کامیابی وہ کبھی حاصل نہیں کر پاتا
ہاں جی
آج کل اگر آپ دیکھیے جو چھوٹے چھوٹے لونڈی لپاٹے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مطلب کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے وہ ایسے ہی بنا مقصد کے جی رہے ہوتے ہیں پھر وہ کہیں نہ کہیں جب بیس پچیس سال کے ہوتے ہیں تو وہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں ڈی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچپن میں کوئی گول سیٹ نہیں کیا ہوتا کہئی ٹارگیٹ نہیں سلٹ کیا ہوتا اگر آپ میرے بارے میں کچ جانیں کے دیکھ مجھے یہی ٹارگیٹ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں مجھے ایک سپنا ہے میں اس کے لیے جی جاں لگا کر میتھ کرنا تھا کرتا ہوں آپ نے بولا آپ کو ٹیچر بنا ہے تو آپ بھی مجھے امید ہے آپ بھی اچھی محنت کر رہے ہوں گی تو جن کا مقصد ہی نہیں ہوگا تو وہ زندگی میں آگے کیسے بڑیں گی وہ اپنے ماں باپ کا سپنا کیسے پورے کریں گے ہے نا جی
ہاں جی ہر انسان کو اپنی زندگی میں مقصد ضروری رکھنا چاہیے
جی جی جی جی بالکل بالکل بالکل
ہاں
ہاں جی تو آپ مجھے اسی کے بارے میں بتائیں اگر ہم زندگی کے مطلب بالکل بالکل
ہاں جی بائیو
مجھے یہ بات بتائیں اگر زندگی کا مقصد کسی کو ہو مطلب اس کو کوئی نہ کوئی مقصد ہو ارگیٹ ہو ایم ہو
جی
تو اس کے کچھ فائدے آپ مجھے بییاں کر سکتے ہیں
فات ہے
ہاں جی
ہاں بہت سارے فائدے ہیں ایک انسان کو ایک دوسرے کی کام آنے آتا ہے ایمانداری بڑھ جاتے ہی سچائی اور علم حاصل ہوتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے عزت دینےا والا اچھا اخلاق نشانیاں ہیں جو انسان کی خدمت کرتا ہے
ہاں جی بھ بے شک
وہ ہمیشہ عزت و اور محبت سے پیش آتے ہیں
جزاک الام بہت بڑھیا تو میں بھی کچھ فائدے بتاتا ہوں آپ کو زندگی میں اگر ہمیں اچھا مقصد ہو تو ہمیں زندگی میں جو ہے وہ اچھی ڈائریکشن ملتی ہے آگے بڑھنے کی ہمیں محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے مطلب ہم زیادہ محنت کرتے ہیں جیسے آپ نے بولا کہ آپ کا ایم ٹیچر بننا ہے لیکچرر بننا ہے اوپر والا کرے آپ لیکچرر بنے لیکن آپ کو مطلب جب آپ کو گول آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا اپنی نظر میں ہوگا تو آپ اس کے لیے جیس جانور محنت کرو گی تو اس سے آپ کہیں نہ کہیں محنت کا جذبہ پائیدہ ہوتا ہے آپ اس کی وجہ سے وقت کی قدر کرو گے وقت ضائع نہیں کرو گی مشکل حالات میں بھی آپ کبھی ہمت نہیں ہارو گے خود بھی آپ کو بھروسہ ہوگا کہ کانفیڈنس بڑھے گا دل کا سکون ملے گا آپ کو اور انسان جانتا ہے کہ وہ کس کے لیے محنت کر رہا ہے نا جی
جی باجا
جی جی تو آپ مجھے کوئی پت
ہاں جی کامیاب ہسا کے لیے ضروری محنت صبر لگان
ہاں بالکل
ہر کامیا ش شخصی اپنی منزل تک پہنچتا ہے اس کے لیے ان کو بہت سارے مشکلات کے سامنے بھی کرنا پڑتا ہے
جی جزاک اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ ہاں جی بہت بہت بہت خوب بتایا آپ نے
اس لیے بھائی جان ہمیشہ وقت کی قدر کرنا اور کبھی ہمت نہ ہارنا اپنی زندگی میں ؤیں بھی ضرور ملے گی
بری شک تو آج کل بہت لوگ صرف دوسروں کی مطلب اگر آپ دیکھیں یہ زندگی کا مقصد جو یہ کہیں نہ کہیں اب فیشن بن گیا ہے دیکھیے کہ کوئی جی جان لگا کر ڈاکٹر بنتا ہے تو جو اس کے معاشرے میں ارد گرد کے لوگ ہوتے تو وہ دیکھتے ہیں وہ ڈاکٹر بن گئے ہم بھی ڈاکٹر بن گے وہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں دیکھتے وہ کہیں نہ کہیں آج لوگ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں فیشن جیسا بنایا ہے انہوں نے ہے نا جی لیکن ہمیں اپنا مقصد جو ہے ہمیں دوسروں کو دیکھ کر اپنا مقصد یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں خود مطلب اپنے آپ میں مطلب پرکھنا ہوگا ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم کس میں بہتر ہیں کون سی چیز میں آگے بڑھ سکتے تو اسی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد مطلب وہ چننا چاہیے ہے نا جی
ہاں جی بھائی
جی جی
ہاں جی اللہ تعالی نے ہر انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں ایک مقصد ضروری ہوتا ہے
جی جی
زندگی کا مسصئلہ صرف کھانا پینا نہیں ہے میرے بھائی
ہاں جی بالکل
بلکہ اپنی زندگی کو اچھی عمل اور علم محنت اور انسان کی خدمت کے لیے ذریعے بھی مقصد بنا سکتے ہیں آپ لوگ
جی جی جی جی بہت بڑھیا جی جی جی
جب انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے نا بھائی جان تو اس کے لیے کامیابی کی راہ آسان ہو جاتی ہے
جی جی تو اس سے مطلب انسان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہوتا ہے جی گینداگر اگر آپ دیکھیے اگر کسی کو مطلب زندگی میں کوئی مقصد ہو لیکن اگر اسے کو حاصل نہ ہو تو اس پہ مطلب کیا سب برا اثر پڑتا ہوگا
ہاں
اگر کوئی مطلب زندگی کا مقصد اسے نہ ملے مثال کسی کو آپ کو ٹی بننے کا سپنا ہے لیکن اگر آپ ٹیچر نہیں بنے تو تو اس وہاں پہ کیا بیتے گی
ہاں جی بھائی بہت کچھ بیتے گا وہ تو اسی کو پتا ہوگا انسان کو اس کو کیا بیتے گی
جی جی تو اس کہیں نہ کہیں وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا
ہاں جی بھائی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے زٹی اور بہت سارے چیزوں کا شکار ہو ستا
بالکل بالکل تو آخر میں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس انسان کو اپنی زندگی کا مقصد ہی مطلب اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو اس کی مطلب جو ہر محنت ہے اسے اپنی منزل کے قریب لے ج جاتی ہے نا جی تو بھائی ج جان بہت ہی بڑھیا آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی پیارا لگا میں میرا من ہلکا ہو گیا تو امید ہے آپ سے آگے بھی بات ہوتی رہے گی خدا حافظ بھائی
اچھی بات ہےپ نے بتائی مجھے
جی جی خدا حافظ
خدا
ب ہک کال کٹ کرو
نہیں ہوگا ابج